تو لو اللہ حافظ ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے
ہاں جی بالکل آ رہی ہے
اچھا اور س آؤ کیس ہوگ ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں تم سناؤ
جی میں بھی بالکل کھی رہی تھی ہوں چھت پہ بیٹھی ہ آج تھوڑی سی بارش ہو گئی ہوا کافی اچھی چل رہی ہے
گ یہاں ویسے اچھا ہی یہ سمے بارش کا ہونا تو تھوڑا گرمیوں سے راحت بھی ملتی ہے
ہاں م مساء اللہ آپ نے بالکل سحی فرمایا
بدیا بدیا ویسے آج میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو وگیان اور تکنیک کے بارے میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جس پر مجھے بہت کچھ آتا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں میں بات کر سکتا ہوں
ہاں مسال نے بالکل صحیح فرمایا آپ میں تو بالکل میرے دل کی بات بول رہ یہ بہت بہت کس سے ہے گان اور تکنیک نے ہماری ہماری زندگی کو ہی پوری طرح سے بدل دیا ہے اگران نہ ہاں اگر وگان نہ ہوتا اس کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری نہیں ملتی ہم لوگ آگے بھی نہ بڑھ پاتے
ہاں بالکل بالکل صحی کہا آپ نے جیسے کہ آج ہم جو بھی آدنک سویدھا کا استعمال کر رہے ہیں ان میں وگان کا بہت بڑا یگدان ہے اور اس کا پرمکھ تکنیکی ہو گئی جیسے کہ ایسے کئی سارے کاریہ ہیں جیسے کہ موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ اور آدنک واہن سب وگان کی ہی دین ہے اور جو تکنیکی کا ہی پرمکھ کارن ہے
ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر وگیان نہ ہوتا تو ہماری زندگی بہت الگ ہوتی کئی کام جو گھن میں ہوتی تھھی وہ کچھ منٹوں میں ہو جاتی ہیں پہلے کتنا ٹائم لگتا تھا کاموں میں ہونے میں
ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا ویسے ضروری بھی ہے ابھی کہ آج کے سمے وگیان کا دور چل رہا ہے جیسے کہ ہمیں کئی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کا علاج ہونا سمبو نہیں ہو پاتا ہے تو جان نے ان کو علاج کو کرنے کو آسان بنا دیا ہے اور جیسے ہماری کھیتی باڑی کے جو بھی کام ہوتے ہیں انہیں ابھی آسان بنا دیا ہے تو وگیان کا ہمارے جیون میں مہتو پورن یگدان ہے
ہاں م س اللہ آپ نے بالکل صحی فرمایا آج کل کیا ہے وگان سے ہی ہم آن لائن کشایں ڈیجیٹل پستکیں شیچک ویڈیو پڑھائی کو بھی آسانی سے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں مادھیم سے
ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح کہا جیسے کہ وگان کی ویس کون سی تمیں کھوج سب سے اپیوگی لگتی ہے
ہیلو
ہاںاں جی جی ویسے میں پوچھ رہا تھا کہ تمہیں وگان کی کون سی کھوج سب سے اچھی لگتی ہے
ہیلو
ارے آواز نہیں آ رہی کیا آپ کی آپ کی آواز تو آ رہی ہے
ہیلو آوازیں آ رہی ہے نا آپ کو کو
ہاں ہاں آواز آ رہی
م جی گھر بئی ہے فرمئیے
ہاں میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ وگیان ہے تو اس کی سب سے اچھی کھوج تمہیں کیا لگتی ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جیسے کہ وگیان سے ہمیں نئی نئی دوائیاں آدنک مشینوں کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے اورگ اس کے مادھیم سے بیماریوں کا علاج جو گھن یا سالوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے اور وگیان بہت آگے بھی بڑھ چکا ہے آج کل
ہاں بالکل بالکل صحیح آپ نے صحیح فرمایا ویسے مجھے تو وگیان کی سب سے اپیوگی کھوج یہ لگتی ہے جیسے کہ مجھے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سب سے اپیوگی لگتا ہے کیوںکہ ہم ان کے دوارا ان کے مادھیم سے گان اور کئی ساری جان کاریاوں کو آسانی سے پراپت کر سکتے ہیں
ہاں ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
بالکل بالکل
ہاںلو
ہلو
ہیلو ہاں کیا میں جان سکتی ہوں کہ ہیلو
ہاں ہاں بولو بولو
ہاں کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کو انترچھ وجان کے بارے میں کچھ روچی ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل مجھے اترکھ وگیان کے بارے میں جاننا تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ ہمارا جو بھی انترکھ انترکش سسٹم ہے جس سول سولر سسٹم کہتے ہیں وہ اس میں گرہوں کی جانکاری اور جو بھی تارے تارا منڈل ہے وہ اور مجھے جو بھی ہماری آکاش گنگا ہوتی ہے جیسے کہ ہماری آکاش گنگا کا نام ہے ملکی وے جسے دگھ میںلا کہتے ہیں تو مجھے ان کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگتا ہے یہ ہماری جو آکاش گنگا ہے وہ بہت چال ہے جس کا پار کرنا آسان نہیں ہے اور ہماری جو آکاش گنگا ہے تو اس کے پاس ایک اور آکاش گنگا اس کے پاس آتی جا رہی ہے جس کا نام ہے اینڈرو مڈا تو وہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہے بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جلد پاس آ جائے گی اور ہماری کاش گنگا میں مل جائے گی اور مجھے اپنے جو ہے سولر سسٹم مجھے اس کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگتا ہے اور میرا مطلب پسندیدہ وشے ہی اترش وگان ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا میں جان سکتی ہوں کی وگان پریان کی رکشا میں بھی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے آپ کو کچھ جانکاری ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہو یا نہیں
ہاں بالکل بالکل وجان ویسے تو پریاورن کو دوشت کرنے میں وگیان کا ہی ایک کہا جائے تو ہاتھ ہے لیکن وگان کے مطلب لابھ ہے تو لابھ ہے تو ہانی بھی ہے جیسے کہ وجان کے کئی لابھ ہیں ج وان نے کئی سارے ایسے اوزار یا اسر بنا دیے ہیں جس کارن ہماری جو بھی پریاورن سمبندی جو تتو ہیں ان کو آسانی سے نشٹ کر رہے ہیں لوگ لیکن وگیان کے فائدے بھی ہیں جیسے کہ وجان کے کارن ہمیں کئی سارے جو مطلب دیکھا دیکھا پیڑ پودے یا کسی کے بارے میں ہمیں آسانی سے سوچنا مل جاتی ہے تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جیسے پریاورن کی کئی ساری جو گ ہوتی ہم ان کے بارے میں پتا بھی لگا سکتے ہیں جیسے بھوکمپ ہو گیا جو جوک ق سمات جو سناامی آتی ہے ان کی بھی یہ جانکاری پراپت کر لیتے ہیں
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور میں ایسے ہی بیٹھی تھی تو مجھے لگا کہ بوشیہ میں وگان اور بش میں ان اور بھی آگے انت ہوگا اور آگے بھی بڑھے گا وگیان
تو وجان کی کیا کہتے ہیں کہ وجان کا ہونا ہی اپنے آپ میں ہے کہ وہ وکست ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو سدھارتا رہتا ہے یہ تو وجان کا کیا کہتے ہیں کہ مین مک مکھھی بندو ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو وکست کرنا اور سدھار کرتے رہنا کرتے رہنا یہ تو وجان کی ہے ہی وجان ایسا
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے کیا ہیلو
ہاں ہاں بولو بولو
ویسے وگان کے ساتھ ساتھ جان اور نیتکتا دونوں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے
ہاں ہاں بالکل بالکل ا جیسے کہ اگر وگان کا ہم اچھے کار میں پریوگ کریں تو ہمیں فائدہ بھی اس کا ہوتا ہے اور جس کے کارن ہمیں نئی نئی کھوجیں اور ہم ہم رہسم دنیا کو بھی جان سکتے ہیں جس کے ارن ہمیں کئی ساری جو بھی ہوتی ہے جیسے موسم وباگ کی جانکاری ہو گئی یا کوئی بھی ا اکسمات جو بھی گھٹنا کرتی ہے یا سناامی ہو گئی تو اس کی جانکاری بھی ہمیں سمے سے پہلے مل جاتی ہے وجان کے کئی فائدے بھی ہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا وگیان کے مادھیم سے ہی ہمیں سمے سے پہلے ہر چیز کی جانکاری مل جاتی ہے جیسے کہ آج بارش ہونے والی ہے یا بھوکمپ آنے والا ہے ہر چیز کی ہمیں جان ساری ملی جاتی ہے سے سے ٹیک مدھیم سے
ہاں بالکل بالکل صحیح کہاب آپ نے جیسے کہ وگیان پرگتی کے لیے سات ذمے دار ہوتا ہے اور اس کی جو آج کل دیکھا جائے تو وہ کرترم بددیمتا یعنی کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ اے آئی ہے وہ بھی بہت اچھا ورک کر رہا ہے جس میں جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے سری ہے اور جو ایک کئی سارے کئی سارے جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی چل رہے ہیں تو ہم اس چھیتر میں بھی اس کا پرریوگ لے رہی ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا دیکھو وگان کے چھیتر میں کتنا آگے نکل چکے نکل چکے ہیں آج کل
ہاں ہاں یہ بھی ہاں یہ بھی صحی ہے اور اس نے یہ بھی وگیان ہے تو اس تک جیسے کہ یہ تکنیک ہے توسے کئی چھیتروں کے کام کو آسان بنا دیا ہے
ہاں کے مادھیم سے یہ آج کل دیکھو ہر جگہ یہ واہن وغیرہ چلتے ہیں یہ جہاز وغیرہ یہ سب چیز وگان کیا ہی ایک وہ ہے
ہاں آوشکار وگیان کا ہی ہے یہ سب چیزیں اور یہ بھی ہے جیسے کہ آج وگیان پریاور کی رکچا میں مدد کرتا ہے اور جیسے کہ تکنیک ہے وہ انسان کی مدد کے لیے ہے اور اس کا استان بھی لے رہی ہے اور ہمیں بھی سوچ اور محنت بھی اپنے مہتو دینا چاہیے اور ہے تکنیک کئی چھیتروں میں جو آسان کر رہی ہے اور جیسے کہ سوچھ ارجا اور سوچھ سوچھ نئی تکنیکوں کے مادھیم سے پریاورن سرچن میں بھی مدد مل رہی ہے
ماساء اللہ آپ نے بالکل صحی فرمایا ویسے آج وجیان کے بارے میں مجھے آپ سے جان کر بہت اچھا لگا مجھے کچھ سمجھنے کے بھی سمجھنے کے لیے بھی ملا
ہاں ہاں بالکل بالکل یہ تو رہتا ہی ہے کہ ایک دوسرے سے ہی جو گیان ہوتا ہے یا جو تعلیم ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے
ہاں چلو ٹھیک ہے کل آ جیز
اچھا مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا چلو خدا حافظ